ہلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور جوناب فرمائیے آپ آپ
جی سب خیلیت ہے آپ بتائیے آپ کے یہاں کیا ہو رہا ہے
جی انشاء اللہ ہم بھی ابھی اپنے کام سے فری ہوئے ہیں تو ابھی کیا ہے کہ تھوڑا شانت ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کھیتوں کے بیچ میں جا کے تھوڑا
اچھا یہ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے
کیونکہ نا پورا دن کام کرتے کرتے جاتے ہیں دماغ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو اب شانت م اچھا لگ رہا ہے
جی صحیح کہاپ نے شانت محول زیادہ ہی اچھا لگتا ہے پھر
جی اسی لیے تو کیا کہ آج کل کی جو باگ دوڑ ہو رہی زندگی میں نا شانتی تو جیسے غائب ہی ہو گئی ہے آج تاائم
جی صحیح کہا آپ نے ادھر سے ادھر تم کبھی بھی کسی کام کے لیے تو جاؤ کوئی نہ کوئی کام ایسا تمہیں مل ہی جائے گا کہ مطلب کہ تم چل جا کے م سے والے کی مکان پہ ہی جا گ وہاں پہ کیا ہوگا وہ ایک گھنٹہ پہ بٹھاتے رکھے گا پھر وہ کام کرے گا کام کرنے کے بعد جب کسی جو کام کرو رہے ہو اس میں بھی دو چار کمی نکلتی جائے س پھر ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں ادھر جاؤ کہیں ادھر جاؤ مطلب کہ زندگی ہے ادھر پتا نہیں ایک کام کو کرنے میں کم سے کم پانچ چھ دن تو خراب ہونے ہی ہونے ہیں
جی جی دیکھیے اب ان کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے کبھی کبھی کیا ہے کہ وہ بھی اپنے کام میں وست رہتے ہیں تو تھوڑا بہت کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹھ لو اگر وہ فری ہوتے ہیں تو آپ کو بھی بتا ہے وہ جلدی کام کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ کے کوئی کاغذ کاغذ پ آپ میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ اگر اس کمی کے ساتھ کام کرے گا تو آپ کا کام نہیں ہوگا نا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا تو آپ کو بھی برا لگے گا ہم نے ہمارے پیسے ویسے ہی چلے گئے تو اس سے اچھا ہے کہ پہلے وہ کمی پوری کرو اس کے بعد وہ کام کرواؤ آپ تو آپ کا کام کیا ہے کہ ویسٹ نہیں جائے گا آپ کے پیسے ویسٹ نہیں جائیں گے
ایسی بات نہیں ہے ہمارے گھر کے سامنے نا ایک دکان ہے ایک پر چونے کی دکان ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے مطلب کہ کبھی زیادہ بھیڑ ہوگی تو جلدی ہو جائیں گے فلی-
جی -جی
اگر مطلب کہ وہاں پہ وہ فری ہے ایک دم- اگر فون چلا رہا ہے تو کیا کرے گا وہ- وہ مطلب کہ ہمیں خود کو کھڑا رکھے گا پھر وہ دیکھے گا- کہ دو چار اور آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے- جب اسے لگے گا کہ اب میری دکان پہ بھیڑ ہونے والی ہے- جب وہ سائمان دے گا-
تو ان شاء اللہ اس دکان پہ نہ جائیں آپ نے آپ کی- تھوڑا ادھر ادھر کوئی دکان ہو یا پھر آپ بازار میں جائیں شام کے ٹائم- تبھی لے کر آ جائیں سامان ضروری تھوڑی ہے کہ ایک ہی دکان پہ آپ- وہ سامان دے گا تبھی اس سے ایسے کب تک آپ کھڑا رو گے- وہاں پر اگر دو چار گراہک نہیں اور بھی نہیں آئے تو آپ کو تو وہاں پر وہ کھڑا ہی رکھے گا-
صحیح کہا یہ نا میں نے دیکھا ہے- ہوتا ہے ایسا ہی مطلب کہ ہر جگہ ہوتا ہے وہ کھا- کھڑا رکھنے کی عادت ہے پتہ نہیں کیوں-
جی- جی انشاء اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا لیکن جیسے کیا ہے کہ میں بھی ایک دکان چلاتا ہوں ہمارے پاس کوئی گراہک آتا ہے تو- ہم تو کیا ہے کہ اس کا بس- ہھ مطلب ترنت ہی اس کا کام شروع کر دیتے ہیں اگر اس کے کام میں- کوئی پرابلم ہے تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے نہیں ان شاء اللہ اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے- باقی پھر کام کے اوپر ج ایسے کیا ہے کہ کام کے اوپر نربھر کرتا ہے- جیسے پرچون کا کام ہے وہ تو بس توول کے آپ کے دے دے گا اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے- لیکن کیا کوئی انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ کام ہے تو کبھی کیا ہے انٹرنیٹ کا پرابلم نہیں آتا- نیٹ کی اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے کبھی لیپ ٹاپ ان شاء اللہ کسی کا اگر چارج نہیں ہے تو- تو وہ ٹائم زیادہ لگتا رہتا ہے اس ٹائم پہ-
صحیح کہا آپ نے یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی پر مجھے نا- برا لگتا ہے مجھے نا بہت برا لگتا ہے- جب اس کوئی کسی کی دکان پہ بھائی- فری ہے تو سامنے والے کو بھی تو بہت سارے کام ہوتے ہیں وہ تو ایسے- ایسا نہیں ہے کہ بھائی ت فری ہے- تو سامنے والا بھی فی ہوگا سب کے الگ الگ کام ہوتے ہیں-
نہیں دیکھیے میں نے آپ کو ایک ہی بات کہی کہ اگر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ- تو زیادہ مطلب- آپ کو زیادہ کھڑا رکھ رہا ہے یا آپ کی بات نہیں سن رہا ہے تو اس پہ مت جائیے نا- نا- اگر آپ کوئی سامان لانا ہے وہ شام کے ٹائم آپ بازار سے تھوڑی دور رہ جاتے- بازار میں ٹرنے جا اس ٹائم پہ لے آئیے کیا ضرورت ہے- جب اس کو بھی لگنے لگے گا کہ میرا گراہک- میرا گراہک اب بگڑ رہا ہے یا پھر میرے پاس نہیں آ رہے ہیں تو اپنے آپ سدھرنے لگ جائے گا- کیونکہ جب کسی کے انتر نا گمنڈ آنے لگتا- تب یہ ایسا ہوتا ہے اس کے پس کیا ہے زیادہ گراہ آتے ہوں گے تو اس کو لگتا- ہوا کہ نہیں یہ گراہک م کہاں جائے گا تب یہ ایسا ہوتا جائے گا سر-
یہ تو ہے میں نے ایک مطلب کہ ہمارے گاؤں میں ایک مطلب کہ پانی- پوری کی کھیل لگتی ہے تو اس پہ اسے پتا ہے کہ میری دکان پہ زیادہ گراہک آتے ہیں- تو وہ ایسا ہی کرتا ہے ابھی میری اس سے کچھ دن پہلے لڑائی ہوئی تھی- مطلب کہ جلدی نہیں کر رہا تھا وہ کھڑے کر کے رکھا تھا- پھر اس نے کہا کل کھایا نا میں اس کی دکان پر پھر واپس گئی نہیں میں نے- ایک دوسری دکان کی وہ دیکھ اس کی بھی زیادہ اچھی بنتی ہیں-
ہاں ب تو ہے کیا ہے کہ آپ نے زیادہ تر دیکھا ہوگا کہ پانی پری والوں پر زیادہ بھیڑ ہوتی ہے زیادہ تر لڑکیوں کی ہوتی ہے پتا نہیں کیوں ان شاء اللہ ان کو زیادہ ہی پسند ہوتی ہیں پانی پوڑی جیسے کہ ہے میری بھی سسٹر ہے وہ بھی پہلے لائبریری جاتی تھی تو وہ بھی روزانہ کھااک آتی تھی لیکن کیا ہے کہ میں نے ایک بار خود میں نے یہ محسوس کیا کہ پانی پڑی نا ہمارے سوستھ کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں وہ کیا ہمارے شریر میں پھستتی نہیں ہے وہ تو ہمیں پانی پوروریوں سے تھوڑا بچنا چاہیے کبھی کبھار اگر کھا لو وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہمیں روزانہ تو ان کا سیون نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اتنی اچ ہوتی نہیں ہے
مجھے تو ڈیلی کی عادت ہےجھ مجھے نا ایک دو دن چھوڑ سکتی ہوں میں ڈیلی نہیں چھوڑ سکتی مجھے اتنی پسند ہے میں ڈیلی لائبریری جاتا ہ ہ ڈیلی لائبریری جاتی ہوں اگر مطلب کہ جاؤں گی جب ملے گی تب بھی کاؤں گی اور واپس آؤں گی جب ملے گی تو تب بھی کاؤں گی توون باہر کا روٹی سنا ہے میرا
جی انشاء اللہ یہ تو ہے ہی لیکن لڑکیوں میں نا اسی لیے تھوڑا وہ کیا ہے کہ ان کا شریر تھوڑا کمزور بھی ہوتا ہے لڑکیوں کا کیونکہ وہ کیا ہے کہ زیادہ تر ایسی چیزیں کھاتی ہیں جو انہیں نہیں کھانی چاہیے ہمارے ہی دیش ملک میں تھوڑا یہ زیادہ ہے لیکن بدشوں میں اتنا نہیں ہے وہاں کی لڑکیاں نا خوب مطلب کیا ہے کہ وہ روزانہ جم جاتی ہیں اور اپنا یوگا ویایام جو بھی کر ہیں وہ اور اپنی سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیک بھی سیکھتی ہیں ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ جیاد تر لڑکیوں کو کیا سکھایا جاتا ہے بس ڈانس
یہ تو ہے
ملک میں سب سے زیادہ ضرورت لڑکیوں کو سیلف ڈیفینس کی ہے جیسے اگر ان کوئی لڑکا چھیڑ رہا ہے تو اپنا بچاؤ کر سکے وہ اس سے لڑ سکیں کبھی کیا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہو کہ ہمارے ملک میں بہت سارے ریپ ہوتے رہتے ہیں تو لڑکوں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیںن گ ہے یہاں تو وہ بھاگیں گی اور وہ رننگ بھی نہیں کرتی ہیں تو کب تک بھاگیں گی
یہ بھی تو ہے تبھی تو ہمارے د مطلب کن لڑکیوں کو تو بہت سالی اب کیا ہی کہوں پتا ہی نہیں چل رہا کہ کیا کریں لڑکیاںیا لڑکوں کو نہیں چھوڑ رہی ہیں لڑکے لڑکے وں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں ابھی ہمارے یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ایک حادثہ ہوا تھا اس میں کیا ہوا تھا کہ اس کی منگیں ترنے اس کی منگیتر نے نا اپنا ہسبینڈ اپنا سوہری گرا دیا
جی جی انشاء اللہ یہ تو ابھی پورے ملک میں ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ا پریمی کے ساتھ مل کے نا اپنے جو شوہر ہے ان کو ہی مروا دیتی ہیں کبھی کوئی شوور اور پتنی مل کے نا وہ میاں بیوی وہ کیا ہے کہ کبھی پرریمی کو مروا رہے ہیں پت نہیں اپنی دنیا میں یہ اپنے ملک میں تھوڑا زیادہ ہی چل رہا ہے جسا باقی دی سے تو اتنی خبر نہیں آتی ل اپنے یہاں پر بہت زیادہ چل رہا ہے
جی صحیح کہا آپ نے بالکل ہمارے یہاں پہ کچھ ایسا ہی ہے رہا بھائی جب تو میں منگنی نہیں کرنی ہوتی سگائی نہیں کرنی ہوتی تو تم ہپ کیوں کرتے ہو پہلے
ہاں یہ تو ہے آپ اپنے گھرب دیکن کیا ہے کہ بہت ساری لڑکی کیا نا اپنے گھر آپ ہمارے دیش میں ہی زیادہ ہے یہ بہت ساری لرکیاں نا بہت زیادہ اپنے گھر والوں سے ڈرتی ہیں وہ اب اپنے گھر والوں کی بات کا ن نہیں کر سکتی بہت ساری لڑکیاں سوچتی ہیں اس سے میرے گھر والوں کی بےزتی ہو جائے گی ارے تم اپنی پوری زندگی نرک میں گزارنے سے اچھا ہے کہ آج تم ایک دن منا سر دو
ا یہ والی بات تھوڑی نہیں ہوئی بھائی اگر تمہیں گھر والوں سے ڈر لگ رہا لگ رہا ہے تو ابو والی بات چھوڑو ڈ والوں سے ڈر لگ رہا ہے اور تم دوسرے کے بچے کو مار رہا ہے اس سے ڈر نہیں لگ رہا
یہ تو ہے لیکن نہ لڑکیوں کو بھی اپنا حق رکھنا چاہیے اپنا فش رکھنا چاہیے کہ نہیں ہمیں پسند نہیں ہے لڑکا پر
ہاں یہ بھی ہے کچھ گھروا لے کچھ گھر والے زبردستی کر آ رہے تھے تو ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہوتے تھے یا تو پھر خود سوسائٹ کرتی ہیں
زیادہ تر میں نے دیکھا ہے نا کہ جو بھی نیوز میں ہم دیکھتے ہیں وہ لڑکیاں کسی نہیں دکھتی کہ ان کے گھر والوں نے بھی زبردستی کی ہو ایسا نہیں ہوتا ہے کسی بھی لڑکی نے ابھی تو تک یہ بیان نہیں کیا ہے کہ ان کے گھر والوں نے ان سے ہمیں مطلب یہ نہیں بولتی کی کہ ہمارے گھر والوں نے ہماری زبردستی شادی کر دی تھی ہم منع نہیں کر پائے کیونکہ وہ زیادہ تر کیس جو بن رہے ہے نا یہ شہروں میں زیادہ بن رہا ہے اور شہروں میں لڑکیں اتنی تو چھوٹ ہوتی ہے پھر بھی پر پتاہ نہیں کیوں
پتا شہروں میں ہوتی ہے گاؤں کے لوگوں کی تو پتا ہے آج کل کیسے ہوتی ہیں گاؤں کی لڑکیاں ہی کچھ زیادہ ہوتی ہیں اور تو ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں
ابھی تو کیا ہے کہ گاؤوں میں بھی کیا ہے کہ لڑکیوں کو خوب بہت زیادہ چھوٹ دینے لگ گئے ہیں کیونکہ گاؤں بھی اب بدل جا رہے ہیں وہ بھی سٹی کے چیز کو کاپی کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہ کاپی کریں گے ہ تو باقی نا ہر چیز کے جی جی فرمائیے فرمائیے
جانے ایشاء اللہ جانے کون کیا کیسے اس بارے میں ہم کوئی کو بات نہیں کر سکتے نا کیونکہ پت نہیں انسان کب بدل جاتا ہے اس وہ کب اس کا موڈ چینج ہو جاتا ہے کوئی پتا نہیں چلتا آج اس کے ساتھ ہے کل اس کے ساتھ ہے پتا ہی نہیں چلتا ہے نا
جی جی ان شاء اللہ یہ تو صحیح کا لیکن آج کے ٹائم پہ جو بھی ہو رہا ہے چلو ٹھیک ہے وہ تو اپنے دور کی بات ہے کہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ بدلاؤ تو ہوتے ہی ہیں
جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے
ابھی سمے ہی ایسا آ گیا ہے کہ ہر کسی کے پاس فون ہے ایک لڑکی چار لڑکوں سے بات کر رہی ہیں ان کی شادیاں ہو گئی ہیں پھر بھی وہ کرتی ہیں تو انشاء اللہ کبھی نہ کبھی اس کسی اور کو جب پتہ چلتا ہے تو ان کو بہت غصہ آتا ہے پھر ان اس کے بیچ میں کراو ہوتے ہیں تو پھر ہو جاتا ہے
جی جی جی ٹھیک ہے آج مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا چل آپ کا بہت بہت شکریہ
جی جی انشاء اللہ مجھے ابھی آپ سے بہت اچ خدا آ